اللام علیکم آپ ٹھیک ہو اچھے سے وعلیکم السلام آپ ٹھیک اتھے سے گر میں سارے ٹھیک ہیں
الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ سنائیں آ ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس سارے ٹھیک ہے مجھے آج کل میری زیادہ توجہ جانوروں کی دیکھ بھال پر ہے مجھے بچپن سے ہی جانور پالنے کا بہت شوق رہا ہے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ نشو نمات زیادہ نہیں پالتے ہیں لوگ تو مجھے اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی تھی
بہت اچھا ٹاپک ہے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے مجھے بھی جانور بہت پسند ہے خاص طور پر بلیا اور پرندے لیکن آپ کو سب سے زیادہ کون سا جانور پسند ہے
مجھے بلیاں بکریاں بکرے کتے گھوڑے سب پسند ہیں لیکن اگر ایک کا نام لوں تو مجھے گھوڑا بہت پسند ہے اس کی وفاداری طاقت اور خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہے آپ میں نے سنا ہے جو لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں ان کا ا ان کے دل بہت نرم اور رحم دل ہوتے ہیں
ہاں یہ بات کافی حد تک صحیح ہے اور ٹھیک بھی ہے جانور ہمیں محبت کرنا سکھاتے ہیں ذمہ داری اٹھانا سکھاتے ہیں اور سور کرنا بھی سکھاتے ہیں جب ہمب انہیں وقت پر کھانا دیتے ہیں پانی پلاتے ہیں اور ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے
میرے چاچے کے گھر ایکک بلی ہیں وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ اتنی کھل گل مل گئی ہے کہ لگتا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ جانور ہے اگر کوئی اداس ہو تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے
بالکل جانور انسانی جذبات کو بھی محسوس کر لیتے ہیں اسی لیے بہت سے ملکوں میں تھراپی کے لئے بھی جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے ساتھ وقت وقت گزارنے سے دل کو سکون ملتا ہے
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن صرف شوق کے لیے جانور لینا اور پھر ان کی دیکھ بھال نہ کرنا بالکل غلط بات ہے
بالکل جانور کھلونا نہیں ہوتے جب ہم کسی جانور کو گھر لاتے ہیں تو اس کی پوری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے اگر وقت سہولیت نہ ہو تو جانور پالن مناسب نہیں
جانوروں کو صرف کھانا ہی نہیں پیار اور توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے
ہاں اگر جانوروں کو پیار ملے تو وہ بھی اپنے مالک سے وفاداری کرتے ہیں کتا اس کی سب سے بڑی مثال ہے وہ اپنے مالی کی حفاظت کے لئے ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے
ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگ گائے اور بکریاں پالتے ہیں اس سے انہیں دودھ بھی ملتا ہے اور ا ملتا ہے اور اچھی آمدنی بھی ہوتی ہے
بالکل جانور پالنا صرف شوق ہی نہیں بلکہ روزگار کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے ڈیری فارمنگ اور پولٹری فارمنگ سے ہزاروں لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں
کشمیر میں بھی لوگ بیڑ اور بکریاں بہت پالتے ہیں ان کے اون سے کپڑے بنتے ہیں اور دودھ سے مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہے
جی ہاں ہمارے کشمیر میں جانور پالنا دیہاتی زندگی کا اہم حصہ ہے گاؤں کے لوگ صبح جلدی اٹھ کر سب سے پہلے اپنی جانوروں کو چڑھا دیتے ہیں
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ زخمی پرندوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور ٹھیک ہونے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے ہیں یہ بہت نیک کام ہے
یہ انسانیت کی نشانی ہے ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے اسلام میں بھی جانور کے ساتھ حسنی سولو کی تعلیم دی گئی ہے بالکل اگر کوئی جانور بوکھا یا پیاسہ ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیئے
بالکل
ہوں
اگر کوئی جانور بھوکھا یا پیاسا ہو تو اس کی مدد کرنے
ہاں گرمیوں میں گھر کے باہر پرندوں کے لئے پانی کا برتاہ رکھنا بھی ایک بہت اچھا کام ہے اس سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جان بچ سکتی ہے
مجھے طوطا بھی بہت پسند ہے وہ انسانی الفاظ کی نقل بھی کر لیتا ہے
بالکل توطفاق ہی بہت ہوشیار پرندہ ہوتا ہے لیکن ہمیں ہر جانور یہ پرندے کی فطرت ضروری کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور انہیں بے بے جا تکلیف نہیں دینی چاہیے
بالکل صحیح جانوروں سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہیں اپنے پاس رکھا جائے بلکہ ان کی صحت صفائی اور آرام کا بھی پورا خیال رکھا جائے
اسی لیے لوگ جانور پالتے ہیں اور انہیں وقت پر ویٹنری ڈاکٹر کے پاس ب لے جانا چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہے
مجھے لگتا ہے بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے جانوروں کے ساتھ رحم اور محبت کا درس دیا جانا چاہیے
بالکل اس سے ان کے اندر انسانیت ذمہ داری اور محبت کا جذبہ پیدا ہوگا
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہوا ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے اور آس پاس پرندوں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہے صبح کل
آج کی گفتگو میرے دماغ میں اب تک چل رہی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں جانوروں کے بارے میں اتنا گہرا سوچنے کا مجھے پہلی پہلے موقع ہی نہیں ملا تھا
مجھے خوشی ہے کہ تمہیں بات پسند آئی دراصل جانور صرف ہمارے ساتھ رہنے والی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے ہر جانور کا اب اپنا یہ کردار اور فائدہ ہوتا ہے
اچھا آپ مجھے ایک بات بولے آپ نے بچپن میں کون سا پہلا جانور پالا تھا
سب سے پہلے میں نے دو کبوتر پاالے تھے میں انہیں روز دانہ دیتا تھا اور ان کے بجلی کی صفائی بھی کرتا تا تھا دھیرے دھیرے وہ میرے اتنے عادی ہو گئے کہ میری آواز سنتے ہی پاس آ جاتے تھے
واہ پھر کیا ہوا ان کا
کچھ عرصہ بعد میں نے انہیں آزاد کر دیا مجھے محسوس ہوا کہ پرندوں کی اصل خوشی کھلے آسمان میں اڑنے میں ہے
یہ تو بہت خوبصورت سونچ ہے کئی لوگ صرف اپنے شوق کے لیے پرندوں کو قید کرتے ا کر کے رکھتے ہیں
ہاں اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس جانور کو پرندے کو پال رہے ہیں کیا ہم اس کی فکر فطرت ضرورت کر پوری کر پاتے ہیں یا نہیں
میں نے سنا ہے کہ کتا پالنے کے لیے بہت وقت دینا پڑتا ہے
بالکل کتا صرف کھانا کھانے سے خوش نہیں ہوتا اسے روزانہ چ چلنا کھیلنا اور اپنے مالک کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہوتا ہے اگر اسے توجہ نہ ملے تو تو وہ اداس بھی ہو سکتا ہے
یعنی جانور بھی جذبات رکھتے ہیں
بالکل وہ خوشی دکھ درد اور محبت سب محسوس کرتے ہیں اسی لیے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ضروری ہے
ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ ہے جو روز گلی کے آوارہ کتوں کو کھانا دیتا ہے پہلے لوگ ان پر ہنستے تھے لیکن اب سب ان کی تعریف کرتے ہیں
یہ بہت بڑا نیک کام ہے بوکی مخلوق کو کھلانا ہمیشہ اجر کاا ثواب ہوتا ہے چھوٹا سا دانا بھی کسی جانور کو کسی جانور کی جان بچا سکتا ہے
تمہارے گھر میں بھی ابھی کون کون سے جانور ہیں
ہمارے گھر میں ابھی کچھ مرغیاں مرغے پانچ ب بکریں تین بلیاں بلی کا نام بدہ آدہ اور بے کا نام اذرک ہے
واہ بائدہ آئدہ ازرک کتنے پیارے نام ہے
ہاں کیونکہ اس کا رنگ سفيید ہے اور وہ رات کو بالکل نور کی طرح چمکتی رہتیى ہے
کیا وہ شرارتی بھی ہے
بہت زیادہ کبھی دودھ کا برتن گرا دیتی ہے کبھی پردے پر چڑھ جاتی ہے لیکن گھر والوں کو ان سے اتنا پیار ہے کہ کوئی اس پر غصہ نہیں کرتا
جانور گھر کا ماحول بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں
بالکل جب میں تھک کر گھر آتا ہوں اور نور نور جیسی بلی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے تو ساری تھکن کم ہو جاتی ہے
مجھے لگتا ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جانور انسان کے سچے دوست ہوتے ہیں
ہاں کیونکہ وہ بنا کسی مطلب کے محبت کرتے ہیں انہیں نہ پیسہ چاہیے نہ شہرت اور پیار اور دیکھ بھال چاہیے بس
جانور پالنے میں سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے
سب سے مشکل چیز لگاتار ذمہ داری نبھانا ہے ہر روز وقت پر کھانا پانی صفائی اور صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے چھٹی یا سستی کی گنجائش کم ہوتی ہے
یعنی صرف شوق کافی نہیں ذمہ داری بھی ضروری ہے
بالکل اگر کوئی صرف تصویر کھینچنے یا دکھاوا کرنے کے لیے جانور لے آئے تو تو وہ جانور کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے
آپ کی بات دل کو لگتی ہے آج کل سوشل میڈیا پر لوگ عجیب عجیب جانور رکھ کر مشہور ہونا چاہتے ہیں
ہاں لیکن ہر جانور گھر کے لئے مناسب نہیں ہوتا کچھ جانور کو کھلی جگہ خاص غذا اور ماحول ہونا چاہیے ہوتا ہے
بکریاں پالنے کا تجربہ کیسا رہا
بہت اچھا وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں اگر تم روز ان کے ساتھ پیار سے پیش آؤ تو وہ تمہیں پہچان لیتی ہے اور تمہارے پاس خود آ جاتی ہے
میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے بچے بکریوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں
ا ہاں بالکل ہمیش چاہیے ہر کسی جانور کے ساتھ پیار نرم دلی سلوک اچھی طرح کھانا اچھی طرح پینا اچھی طرح ان کا خیال رکھ سکے تاکہ یہ بھی اللہ سے ہماری تعریف کریور اللہحمب رحمت برسائی
آین
چلو اللہ حافظ
ص اللہ حافظ